اچ
وعلیکم السلام بولو
کیا کر رہے تھے
فوٹو کھچوا رہے تھے
فوٹو و کون کھچ دے رہا ہے کہاں پہ گیا ابھی
اسٹوڈیو
دور وہاں پہ اسٹیڈیو کس لیے گیا کچھ کام تھا کیا
فوٹو نکلوانے
کیا ہے وہ تو فون سے بھی نکلوا جا سکتا ہے
ہاں لیکن کیمرہ سے کھنچوانے سے جو کال پ رہتا ہے وہ گورا ہو جاتا ہے
ہ ہاں اچھا کیمرہ سے سارا سے گورا ہو جاتا ہے فون میں نہیں ہوتا
نہیں فون میں رم ہی مارنا پڑتا ہے
ہ فون س اچھا کیمر با ٹھیک ہی ہے ویسا کچھ کام میں لگائے گا کیا کیا وہاں پہ
ہاں بینک میں کے وائی سی کروانے کے لیے ایس بی آئی بینک سب کا ناٹک جانوے کرتی ہے چوک چودہ نمبر کاؤنٹر پہ جاؤ کبھی یہاں جاؤ کبھی وہاں جاؤ د سائن چھوٹ گیا تو سائن نہیں کیا ہے اگر اسپیلنگ خراب ہے تو وہ بھی بول دے گا ہینڈ رائٹنگ کہاں صحیح ہے اچھا سا اپلیکیشن لکھو مطلب کوئی نہ کوئی مطلب ایکسکیوز چاہیے
ان لوگ کو ناٹک چاہیے بس کیسے بھی کام سے پیھا چھڑوانا ہے مطلب کہ دو دو تین دن گھما اسے بھی نہیں ہوا نا آج کو پھر جائے گا بینک
نہیں آج جائیں گے فوٹو ووٹو لے کے سب کچھ لے کے جائیں گے سب کچھ
ہوں
ہوں پھر دیکھتے ہیں ہوگا
ایک دن میں نہیں ہوگا
شاید ہو جائے گا آج
گارنٹی نہیں ہے ہو جائے گا کیونکہ ایک ایک کام ب لوگے کرنے کے لیے اسی میں وہ لو پورا ٹائم لگا دیتا ہے ابھی پھر جاؤ گے
جان بوج کے لگااتا ہے ٹائم
تو ہ ابھی تو ایک بجے یہ لنچ ہوگا سو تین بجے اسٹارٹ ہوگا تین بجے کے پہلے
ہو رہا ہے نا دو وہجہ سےا لانچ ہوتا ہے
دو بجے سے ہوتا ہے
ہاں
تب تو اور اس سے ایک گھنٹہ کے لیے ہی ٹائم ملے گا تھوڑی ہوگا نہیں ہوگا
صرف ہم کو پیپر جمع دینا ہے ہمم ہم جمع دینا ہے بس
او تب تو دیکے پھر آ جاؤ کیا دقت ہے کیونکہ شام کے شام ہاں ہاں ہمم کیونکہ شام کے ٹائم نہیں ہوتا ہے نا زیادہ کام ایک گھنٹہ ہی تو
ہمم
تفوس فوٹو کیسا آیا دیکھا
گورا آئے گا تھا گورا ہونے کے لیے وہاں پہ انسٹیریو چلا گیا فوٹو لینے کے لیے کیسا آیا فوٹو دیکھا کہ نہیں ایک دم آگیا ہوگا
تم کو بھی
وہی تو ہم بھی سونچے وہ جو ہارر والا نہیں ہے ایک مووی میں نہیں دکھاتا ہے کیا وہ ہاسپٹل والا سین سین ہاسپٹل والا سین اس سے پتا ہے کیا ہوتا ہے وہ والا جو سین ہے نا اس میں اس اس میں جو ہرر والا بھوت رہتا ہے وہ صرف لائٹ سے ہی ڈر ٹھیک ہے باقی اندھیرے میں ہی رہتا ہے وہ جو بھوت ہے نا پورا کا پورا سر سے لے کر کے پیر تک پورا وائٹ ہی ہوتا
اوہو اسی لیے تم بھی کبھی کبھی لائٹ سے ڈرتی ہے
ارے وہ تو تم کو بولتے ہیں نا تم کو گورا والا فوٹو چاہیے تھا ایک دم ایسا ویسا ہی ویسا ہی دکھے گا وہ بھوت بھی تو ویسا ہی دکھتا ہے نا ایک دم وائٹ وائٹ
فوٹو چاہے کتنا بھی برا ہو انسان تو کالا ہی رہے گا
ہاں وہی چیز تو اب فوٹو دیکھ کے ہی نا پہچانے گا کیا کون ہے انسان کو تھوڑی نا جب بھی ضرورت پڑے گا یہ انسان کا تو فوٹو ہی نہا دیکے گا انسان تھوڑی نا چاہیے نہی کہی
ہمم اور بتاؤ تم کیا کر رہی ہے اپنا بتاؤ اب اپنا بتاؤ
میرا تو ٹھیک ٹھاک ہے میں جو بول رہلی تھی اس دن کی میرا نے لوکیشن دو اس کا سہاراج کا نہیں دیا لاسٹ میں بلکڈ سہاراج والے اسکول کا
سہاراج والا اسکول لگتا ہے گوگل میں پر گوگل میں چڑھانے بھول گیا ہے
بولے تھے کہ وہ سرچ کر کے دینا اب وہ پتا ہے ایک جن سے پوچھے تو وہ بولے کہ یہ یہاں جو برج نہیں بن رہا ہے بشام پور کا
ہمم تو اس سے سامنے پڑے گا لیکن وہ ابھی ٹائم ہے بننے میں لیکن لیکن اگر لانگ ٹائم میں جائیں گے تو زیادہ لیٹ لگے گا اور ٹائم بھی دور بھی ہے تھوڑا سا تو پتا نہیں ہے نا کہ کہاں پہ ہے کیسے جائیں گے ایک دن جانا پڑے گا بات کرنے کے لیے کیونکہ وہ جو کالج والا ہے نا ان لوگو کا کوئی رول نہیں ہے اس میں ہمیں لوگ کو جا کے پہلے بات کرنا پڑے گا تب جا کے وہ نوٹس جمع کریں گے کالج میں کالج والا جا کے ڈی او سے بات کریں گے
فوٹو کون بھیجا تم ہی تو بھیجی اسکول کا فوٹو تمہارے فون سے تو لیا ہوا تھا
تو وہ اسکول ہم اندر نہیں گئے تھے نا وہ کالج آنے کے ٹائم باہر سے ہی بس دیکھ لیے کہاں پہ کل ہے بس ایک وہ اس کا جو یورائز کوڈ ہے جو رائس کوٹ ہے بس وہی لینے کے لیے رکے تھے وہاں پہ
بت توشن گ ہے نا اس س کا ہے
پتا تو وہ تو بیجرا والا ہے نا وہ ایک جن بول رہا تھا کہ جو سہاراج کا اسکول نہیں ہے وہ تھوڑا سا
اچھا وہ بھی مطلب دوسرا اسکول دیکھ نہیں دوبارہ
دیکھے نہیں بس پتا چلا کہ وہا اسکول تھوڑا بہت سامنے پڑے گا اور گوند پور بلاک کے انڈر میں ہی آئے گا وہی پوچھے ہم دیکھے نہیں ہے نا کہاں پہ اگر بیجرا سے سام ہاں بیجرا سے اگر سامنے ہوتا تو وہی والا اسکول بولتے ہیں ان لوگوں بھی جانے کیوں
جی
اور ورنہ ا کر نہیں جائیں گے الگ الگ ہو جائیں گے تو پھر ہم کو دقت ہو جائے گا بعد میں
بعد میں
ہوں اچھا یہ بتاؤ وہ سب چھوڑو ا کا ابزرویشن ہم کو ابزرویشن میں ہیلپ کرے گا کہ نہیں
آبزرویشن میں کیا کریں گے ہم
آبزرویشننی آبزرویشن والا کاپی تو ہم بھر لیں گے اس کا اٹھارہ کو پزنٹیشن دینا ہے ٹھیک ہے پلیٹیکل سائنس کا
مراا مڈیا والا سب رہی گارا والا مڈیا وال ہے پرجن کی سنکھے نہیں
تم چل تم چل آنا کیا ہوگا اس میں اس میں کیا وہ تمہاریے کالج چل جائیں گی چلے گا کہ نہیں
یہ ن لگ ن چلے گا بالکل چلے گا دوڑے گا ایک دم چلے گا
وہ ہے کل کم ہے کل ہے
کل کل ہاں
تو چھ تاریخ کو بولا تھا کہ آھ تاریخ کو
آھ تاریخ یہ تاریخ تو بولتے ہیں تو کلی ایگزام نہیں دیتے ہیں
ہوں تو کل تب ایگزام دینے جا رہا ہے کیا
ہوں
ہوں بول رہا تھا نہیں جائیں گے یہ اس وال ایگزام دسمبر میں دیں گے
سوچ رہے تھے لیکن پھر سوچے یہ جان لے کیا کر
ہ م سیکنڈ یہ تو ہے کیا بولتے ہیں بیک والا پیپر کچھ بھی بھرے گا تو چلے گا اس بار کچھ بھی مطلب تھوڑا بہت مارکس کم آائے گا تو تھوڑی نا بییک لگے گا
ایک توگزام کے ڈراپ نہیں کریں گ فالتو میں کیا کریں گ جا کر لکھ سکتے ہیں دو گھنٹہ
ہوں وہ تو ہے بیٹھ تو سکتا ہی ہے ابھی
ہوں
دے دو ان شاء اللہ اچھا مارکس آئے گا اس بار بیک نہیں لگے گا
کیا پتا بیگ لگے گا تو دسمبر میں بارم پار اگر اس میں بھی لگا تو اگلا جلائی
آ نہیں لگے گا تھوڑا بہت پڑھ لینا میم ان پوائنٹ سب
مین مین پوائنٹ ہی تو نہیں پتا پوائنٹ ہے کیا
کتاب لے لو آن لائن میں کتنا ملتا ہے کوشن پیپر وہ سب دیکھ لو کیا ہوگا
چار کوام دتیے بنا کتاب کا ایک کے لیے کتاب لیں گے
ہ تج ودارتیھی نا تج ودارتھی کہ ج کون کتاب کون نوٹس بس دیکھو کوشچن فٹاف نہیں نہیں تمہاری ہی بات کرے تم ہی تو بولا ابھی ہم نے ڈائریکٹ ایگزام دیتے وہی چیز ہے بس دیکھو کوشچن اور دھبا دھک مار دو
سب ٹھیک ہے رکا لگا تو ٹھیک ہے نہیں لگا تو بس
ہ ہم کو اس کا نوٹس بنانے میں ہیلپ تو کر دوں کم سے کم
اس میں اسپیکر کا نہیں دیا ہے کیا سسٹم اس میں کال میں
ہی ہاں نہیں ہم کو اس میں ہیلپ کر دو کیا بول رہے ہیں ہم کو نہیں پتا ہے کچھ بھی پرزنٹیشن میں کیا بنائیں گے
پرشن پرزنٹیشن میں ایینجرس کا ٹیم بنا ہوا
ہوں اور
اور اسپائڈر برانڈ نیو ڈے کے بارے میں لکھ دو نیچے سبن ڈسکرپشن میں
اور اس کا مینٹ ٹاپک کیا رکھیں گے
مین ٹاپک رہ نا اس کا وہ بعد میں بتا دیں گے نارمل کال کریں گے تب
پا کلاس میں پہ ہسی اچھا ٹفی دے رہے ہے
نہیں خطرناک ٹک ٹوک دیں گے سب خوش ہو جائے گا
پوولٹیکل میں بنانا ہے اس کو ہم اس میں گھسائیں گے کیا بولیں گے یہ لوگ
نہیں پولٹیکل میں نہیں نہیں پولٹیکل میں ہی ہو آتا ہے
ہاں بو نہیں
صی میں
ڈیموکریسی والا ٹھیک رہے
ہوں ایک دم بڑیا رہ گا روجنٹ کے بارے میں لکھ دینا
رئے کو کا را ٹاپک سب دو بنائیں گے فلور چارٹ میں بنانا ہے نا
روجان تو ب تم بھی ایک روج جان منتے
ہوں ہم ہی بن جاتے ہیں سیک رہے گا نا
سب سے اچھا رہے گا تمہارے جیسے ٹائیگر جیسا شکار کوئی نہیں کر سکتا ویسے تمہارا چیل کا ن گا ہے
کیسے بنائیں گے اٹھارہ کو بولا ہے بنانے کے لیے
اٹھارہ تاریخ کو
ہوں اٹھارہ کو جانا ہے کالج پھر گیارہ کو یہ ہے کیا بولتے ہیں کمپٹیشن ہے مہندی وغیرہ کا رنگولی اور بھی پلانٹ کا ہے اس کا بھی بنانا ہے
ہاں یہ
پیلان ایک وہ لے کے جانا ہے وہاں پہ لگانا ہے اور کیا بولتے ہیں رنگولی والا اور مہندی والا بنانا ہے ہم کو تو کچھ نہیں آتا ان سب میں
مگلا پالو پالو پالو پالو
ہوں
بالو سے پوچھو ایک ایک چیز بتا د گی رنگولی میں کون کون سا رنگ لگتا ہے کسی سے لگتا ہے دیکھنا اس کے رن کو مت نہیں جانا رن بول نہیں جانا
کھ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کون ان چل ماتا گ ر کرے گ ان سے تو مارکس ویسے بھی نہیں ملنے والا مارکس ملے گا پرزنٹیشن والا میں بس
ج ایک مٹ آ کی تو
اچھا ٹھیک ہے تب کرو کام
تن و سر
ٹھیک ہے نا
کیا
تب کام کرو اپنا ہم بھی جا رہے کھائے نہیں ہیں
کیا کھانا
ہوں
جا خروں
ہوں ٹھیک ہے تب رکھ رہے اللہ حافظ
خد حافظ
اس